ہیلو
ہاں امرداری ہے
اتنی دیر میں لگا رہے ریسیو کبھی کیج تے
اک کیوں ارے میرے کو دکھ ہی نہیں رہا اب بھی تو دکھا تمہارا کال مجھے
ای رنگ گئی لمبی بہت بڑی رنگ گئی
میرے کو تو مان اچھا سنو وہ جی شربت میں تم کو دیکھے بیچی تھی بوٹل میں وہ خراب ہو گیا تھا
خراب ہو گیا ہے اس میں
مشرباد
ہاں خراب ہو گیا باس آنے لگی
ہاں پتا نہیں وہ شبانا بول رہی تھی پر میں برف میں رکھتی پینا میرے کو اس کا ٹیسٹ نہیں بگڑا ہوا لگا
نہیں خراب ہو گیا روحان نے جی س منہ میں دادا بولا ما یہ پڑییا خراب ہو گیا
اچھا
ہوں
مجھے نہیں لگا تو وہی بو جی میں مجھے تو نہیں لگا پر دیکھو کیا ہوا میرے نے وہ برف والا پینا میں نے شاید اس لیے مجھے ایسا ٹیسٹ نہیں لگا
تو کو نہیں ل گا تو رکھی تھی فریج میں ہم لوگ میں نے گٹ ماریج ابھی اچھا تھا
ہوں
میں بھی روحان بہت شوق سے پ تھا
اور میں نے نا برف میں رکھی تھی تھوڑا تھوڑا برف کے چنکس آ رہے تھے تو میں نے نا برف میں رکھھی تھی
م جانے
اور میریی نے مطلب ایک بات بولی مطلب یہ بولتے میری سس سے نا اس منت کا بناتی ہے نا شربت والا مسکان لوگ نہیں بھیجے بولتے وہ جو میری جیٹھانی کا بچہ نہیں تھا نا تو وہ پانچ یا دس سال تک شربت بنائے گی بلکہ منت کی تھی تو میری بھیڑ ڈلتی ہے ہو سب کو کوئی شربت بناتا ہے نا بولے بچے کی منت کا تو ایسا پینے کا نہیں
ہ ایسا کچھ نہیں رہتا نہیں نہیں ا تری بہن نہا آدھی تو سرک تھ
میرے کو بولتی بولے میرے حساب سے تجھے نہیں پینا چاہیے تھا میرے دل میں ایسا نہیں ہے مب تو دل میں یہ سوچی ان کے نام کا الٹا ان کے نام کی برکت سے کھ بھی ہونا ہے
ہوں اللہ ہم کو بھی دے تو ہم بھی بنائےیں گے اپنے مولاد کے لیے ہے کہ نہیں
اے ارے ب ت منن کر الٹا منن کا نہیں مطلب منت ونت کاے
ہ نہیں وہ منات اپنی جائے ہے اپنے دل میں ایسا لگے گا ہے
ہوں
تو سوچنے کا اللہ ہمارے اولاد اس کے نصیب سے جس قابل ہم لوگ رہےیں گے اس کا اب نہ
ج مین ر سو جی پھر وہ مجھے ایسے ہو رہی تھی بکہ میرے حساب سے تجھے نہیں پینا چاہیے تھا کیونکہ ان لوگوں کو نہیں دیتا ہے ان لوگ منت کرتے پھر اپنے کو پلاتے تو میں سب پوچ نہیں بلی میں دل میں سوچ بھائی ان کے نام کا ان کے نام کی فضیلت سے کیا کچھ نہیں ملے گا یہ اپنے کو پتا ہو تھا
نگیٹیو سوچے گی نیگیٹو آئے گا پوازیٹیو سوچے گی پازیٹیو ہوئے گا
مطلب وہ سب بہت سی چیزیں مطلب میر کو بولتی ہے تو اس لیے ن میرا میرا سوچ ایسا ہے کہ اپن جو سوچیں گے ن لوگ بہت نگیٹو سوچ جی ہاں تم کو مان م لوگ نا م تو کانا بھی نہیں کاتے ہیں چالیسو بیسو کا کسی کا کھا رہے گا کانا بھی نہیں کاتا ہے
ہوں نہیں کھاتا
اپ نے ایسے سوچے نہیں ہے بابا ان کو بندش کے تعوز ڈالے نا تو بھی میں کھا لیتی ایسے بولتے کہ نہیں کھانے ہ گگش کا یہ کہو لوگ ایسا سوچتے ہیں
ہوں
لوگ کھانا بھی نہیں جاتے غریبی لوگ کا
ہ نہیں تو وہ کھانا تو بھائی کو بھی من ہے کھانا
ارے مطلب کسی کو من ہے تو نا بٹ لوگ اپنے دل سے ہی سوچ لیتے کر ل یہ ل سے کوئی منا نہیں آئے
اگر ہاں لیتے ہم لوگ منع نہیں کرتے ابھی دیکھ سب کے گھر میں رشتے دار میں ایسا کچھ ہو گیا ابھی ان کے بڑے ابا کا انتقال ہو گیا تھا مت جب میرے سسر کے بڑے بھائی تک ادھر ادھر بمبئی میں اب پورا دن ہم لوگ ادھر شام کو ہم لوگ نے کیا کیے میت جانے کے آدمی لوگ کب دستان سے آنے تک تو وہی رکتے یہ سب ابھی خاص رشتے دار میرے ستا سگا بھائی
ہوں
وہ کھانا آیا سب نے کھا لیا بھوکے پیاسے سب پورے دن کے تو نا کھا لیے ارے ان کی ہو گئی طبیعت خراب اور مجھے معلوم تھا ان کو یہ نہیں کھاتے لیکن اب کوئی ایسا گھر میں ابھی سگا بڑا باپس کا ایسا ہوا تو نہیں کھائے گا تو لوگوں کو
اگر منائے تو ان لوگ کو نہیں کہتے لیکن جس کو منائے وہ لوگ کو لیکن ان لوگ
ہاں سب کو تھوڑی من ہے نہیں وہ من رہے گا تو ان کو جہ اپنا ٹریٹمنٹ چالو رہتا ہے نا اس چیز کا وہ لگ اپنے کو بولتے ہیں کہ چلے کے چالیس دن تک چلے والے گھر کا اور موت کا چالیس دن تک کا وہ گھر کا خانی ک نہیں بول دی تھ میر کو ایسا کچھ مناع ہے ہی نہیں
نہیں میک تو ایا کھ بھی نہیں منا ہے بابا اپ میں تو الحمد اللہ ریت کا چلنے چھٹی کا سب کھانا کھانے تھے اور الحمد للہ الحمد للہ اللہ کے فضل سے کبھی ایس کوئی من میں تھا ہے نہیںیر مجے چچی کبھی ایسا ہےئے بھی نہیں اپن لوگوں کے دکھ میں بھی شامل ہو سکے اور سکھ میں بھی شامل ہو سک سکے اللہ اپنے کو اتنی تو توفیقے بس
سے باپ نہیں تھا اس باپنا ابھی کیا کرے اس دن ابھی کسی دوسرے باہر والوں کا کچھ ایسا رہے گا تو نہیں کاتے چھوڑ کے آ جاتے باہر سے باہر ہی اب اپنے سگا تؤ اس کا ایسا ہوا تو کھائے رستے میں طبیعت خراب پھر یہ پورا چالیسویں تک ادھر گئے ہی نہیں ان لوگ نے ہم لوگ کو دسویں میں بلائے پیجے میں بلائے بیسوے میں گئی بچے لوگ کو لے کے کھا پی جئی ان کو وہلی تم ہوٹل کا لے کے کھ یہ نہیں جانے کی وجہ سے کتنا ناراض ہوا میرا جیب آیا نہیں آیا نہیں آیا نہیں بولتے
اور وہ کھانے سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو یہ بھی باتیں یہ سب کو تھوڑی بتا سک
ہاں بہانا کر کر دیے ہم لوگ نے کیونکہ کئی بار ایسا ہوا تو نا ہم لوگ تھ نا وہ بلڈنگ میں رہتے تھے نا ایک فقیر بابا ہے تو ان کو نا میں نے زیادہ پیسے نہیں دی تھوڑے ہی پیسے دیتی چھٹے اٹھتے رہتے نہیں کیا وہ د تو میرے کو بولتے ہیں بیٹا تیرے دروازے پہ آیا ہوں میں کو ایک بات بتا کے جا رہا ہوں اس کا عمل تو کرنا تو میں نہیں بتا بولے تیرے نہیں ترے نہیں بولے ترے شوہر کے بارے میں اب جہاں تک کوشش نہیں کھاتے تو میرے کو انہوں نے بول کے کہئےتے دروازے پہ ہچھی بولے ت میرے کو کچھ دی نہیں بھی دیتی دی جو بھی تھا تو نے دے دی جو بھی ہو سکتی ہوا تیرے سے لیکن آج ایک بات بولوں گا یہ دھیان میں رکھنا تو میرے کو اتنا دماغ اتنا دماغ نہیں جانا رہے پہلا سوچتے نہیں تھے آپ ان کے کیسا پوچھنے کا تو انہوں نے میر کو اتنا بول کے چلے گئے میں نے ان سے سوال ہی نہیں کہ اگر خاص رشتے داری میں سا کچھ ہوئے گا اس تو کیا کرنے کا گھر میں ہی بچے ہوئیں گے تو کیا کرنے کاا وہ گھر میں ان کے ہی بچے ہوئے تو بولے وہ چلتا ہے جیسا میرے بچے ہوئے
ہوں
جبھی میرے بچے نہیں تھے روحان اکھیلا تھا وہ ٹائم پہ اتنا دماغ میں نہیں تھا رے اب جا کے اچھا برا سب سوچنے سمجھنے لگے
ہاں سپ سل ہی گ تھا آتی گا جو اپ کو یہ بھی ن کہ کون ہے کوئی بنانے والا ہے گائیڈینس دینے والا ہے یہ بھی کوئی نہیں رہتا ہے تبھی
پہلے میں اتنا کسی کو مانتی نہیں کہ ہمارے گھر میں یاس ساتھی ہو گئی اتنا نہیں کسی کو جتنا اپن ابھی جاتے دیکھ جااں پہ جاتے مانتے وہ نہیں کرتے تھے لیکن ان لوگ کے گھر میں آنے کے بعد نہ ابھی دیک بھائی ان کے اس میں آ گئے سب کچھ ان کے گھر میں آ گئے پوری ماں باپ کے گھر میں جتنی زندگی نہیں کاٹ اتتی ان لوگ کے ساتھ کٹ گئی ہے تو ان لوگ کے خاندان میں جو چلتا ہے آ ان کو وہی کرنا پڑتا ہے تو میں ان لوگ کے ادھر آ کے سب کرنے لگی جو جو کرتے نا ان لوگ میری سانس کرتی تھی
مطلب وہی آنے کے بعد تم کو سمجھ آیا
ہاں
ماں باپ کے
ماں باپ کے گھر کا چھڑنا مرتا ہے نارے
اور ویسے بھی اتنا آئیڈیا رہتا نہیں کدھر ہو ہوتا ہے کدھر نہیں ہوتا میرے ماں باپ کے گھر میں تو اتنا کچھ ہوتا د نہیں تھا
تو ہمارے بھی تو ویسے ہی تھے کہ عید بکرہ عید مناتے تھے مر گیا وہ چوہا
کو اوپر سے جھانک رہے تھ
ہون جا کر رہ ہے
چوا چوہا دودھ
چل رہی ہے میرے کو ڈرا رہی ہے تو میرا دروازہ کھلا کر کے بیٹھی ہووں میں
ب اور چوہا بول رہی ہوں دو دو چوہے ایسے جھاانک رہتے ہیں
ہاں ایک چوہا ادھر دروازے پہ بیٹھا دن دہاڑے ابھی اس کے باپ آئے دکان پہ سے آ کے لیٹ ہے بولے جاؤں گا کام پہ تو چرین بلی دیکھو تو کو ممی ابو دیکھو نا
ارے وہ اصل میں نا وہ چجے نا لگتا ہے بچہ دیا لا وہی بچے ہیں نا بڑے ہو
بچے ڈھونڈتے ان لوگ انو کے بچے ادھر ادھر ہو جاتے نا تو ڈھونڈتے ہیں ان لوگ
تو وہی تو بولیے دو تین چوہے ایک ساتھ نہیں تھے ایک ہی چوہا تھا ابھی وہی کرنا پڑے گا وہ چوہا پکڑنے والا آتا ہے نا ر وہ ٹوپ بھی کھسکاؤں گی ادھر بڑے جگہ پہ نا چپکنے والا سائڈ سے ہی چپکتا ہے نا دو تین چوہے چپ ائیں گے سیدھا اٹھا کے نالے میں پھینک کے جاؤں گی
ہوں
ارے بہت پریشان کل تو پتہ ہے صبح صبح ہے نا مسالے کا ڈبا جب گرایا پانچ بجے پورا مسالہ مرچی ہلدی دھنیا کی بککی پا ڈبا پلٹ کے نیچے سب پورا زمین پہ مطلب اتنی جان اور تیل کا ڈبہ کچن پہ گرا نسجک تیل کا ڈبا مضبوط تھا تو وہ کھلا اگر وہ کھلتا نا پورا تیل بھی پٹا بت کیا
زمین پہ ل کر
اتنا ہو چے نا مجھے پریشان ہو نا ک س سے پانچ بجے ایسا دل میں سوچی نا کہ اب اس کا انتظام تو کرنا ہی پڑ گا ایسا ہو گیا ہے
ستاتے نا پھر نقصان کرتے گھر میں
وہی تو اے بنا نقصان کے اتنے دن سے تو کچھ اور اب اتنا پریشان کرنے لگے یار پتا نہیں کہیں سے لگتا ہے بچے اچے میرے کو لگ رہا مالے والے کے بچے اچے دے دیے ہیں
اور ایک کام ایک کام کرنا تو ادھر سے لگانا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ی